ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ا ٹھیک
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ دیکھو
بس الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سناؤ
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں الحمد للہ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک شکر اللہ کا ہیا جان ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
الحمد للہ
مجھے لگتا آج ہم نے بہت دنوں بعد بات کی
اور کیا اور سچ میں خدا کی کسم کلج کل سے مجھے نا حیا جان کی یاد آ رہی ہے ایک سکین میرری آنکھوں کے نیچ چ گھوم رہا ہے پتا ہے کیا ایک سکین پتا ہے کون سا وہ اس کا ایک ا بال کا وہ قصہ ہے نا بڑا ہوا وہ اس کو پکڑتی ہے نا ہاتھ میں لے کے بس وہی میں میں جائے مطلب ماما سے بھی دن بھر کل بھی یہی بولتی تھی آج بھی وہ ویسے ہی جیسے میرے سامنے آ رہی ہے پت نہیں شاید مجھے اس کی یاد آ رہی ہے خدا کی قسم وہ ایسے ہات بلاا کہ وہ آتییرا جی اتنا پیارا لگتا ہے وہ جیسے مجھے نا پتا نہیں میں ایکسپلین نہیں کر کر پاؤں گی کہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے وہ
ہاں وہ ہوتی ہے نا ہاھ میں بولے گی
وہ ایسے پکڑتی ہے اور چلتی ہے جی س اتنا پیارا لگتا ہے مجھے وہ اب میں اس کو اب اگر چلے گی نا آپ کو میری قسم آپ اس کو سنیپ اٹھانا پھر مجھے سینڈ کرنا
ٹھیک ہے آپ کو پتاہ ہے میں صبح سے سوچ رہی ہوں کہ میں بزی تھی کام کے ساتھ میں نے پتی کو کوئی فون نہیں کیا
ہائی ڈابا پھر
چ ہوں کہ وہ اس نے بھی فون نہیں کیا وہ ہے کدھر
اچھا
کچھے کے لیے نکال مجھے یاد آ گئی پھر سے میں نے سوچ جگ ہوکار ہے
اچھا اب کیا کال اس کو
ان جو خدایا دماغ میں آج نا سنڈے
وہ کرکٹ کھیلتا ہوگا ہاں چلو پھر کرتے ہیں آج بات کچھ کسی ٹاپک پر
ہاں مجھے لگتا ہے
ہاں ہاں
مجھے لگتا ہے کہ لوگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تنہا اور پریشان ہو گئے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے
بالکل جیدی دور میں سہولیتوں کو سہلیتیں تو بہت بڑ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی اور ذہنی دباؤ ذہنی تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ آج کے زمانے کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے
لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل فون انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے پھر بھی وگ تنہا کیوں محسوس کرتے ہیں
دیکھو صحیح کہا آپ نے سوشل میڈیا لوگوں کو لوگوں کو زہری ظاہری طور پر جوڑتا ہے لیکن اصلی رشتوں کی جگہ نہیں لے سکتا پہلے لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر ملتے تھے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے جب کہ آج کل لوگ زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہے
آپ کی تو یہ بات بہت صحیح ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں اور آپس میں کم بات کرتے ہیں
بالکل جب انسان آنکھوں کے ساتھ وقت نہیں اپنوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تو دھیرے دھیرے تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے یہ تنہائی بعد میں تناؤ اور پریشانی کو جنم دیتی ہے
کیا صرف موبائل ہی اس مسئلے کی وجہ ہے
نہیں اس کی اور بھی کئی وجہیں ہیں جیسے بزی لائف اسٹائل پڑھائی کا پریشر نوکری کی ٹینشن مالی پریشانیاں اور مستقبل کی فکر ھم
آج کل آج کل اسٹوڈنٹس بھی بہت اسٹریس میں نظر آتے ہیں
ہاں ہر کوئی اچھا م ا کامیابی کامیاب مستقبل چاہتا ہے جب ایکسپیکٹ اسٹیشنس پوری نہیں ہوتی تو لوگ مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں
سوشل میڈیا کا اس میں کیا رول ہے
سوشل میڈیا پر لوگ اپنی زندگی کا صرف خوشگوار حصہ دیکھتے ہیں دوسرے لوگ جب یہ سب دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں اور اڑ کا چڑاؤ بڑھ جاتا تو ہاں
کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے زیادہ خوش ہیں
ایسا سوچنا فتری ہے لیکن یاد رکھو کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں سوشل میڈیا ہمیشہ پوری حقیقت نہیں دیکھتا نہیں دکھاتا
تنہائی صحت پر کیا اثر ڈالتی ہے؟
تنہائی ذہنی اور جسمانی دونوں صحت کو متاثر کرتی ہے انسان اداس رہتا ہے نیند کم آتی ہے کسی کی کمی میں دل نہیں لگتا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے
کیا بزرگ لوگ بھی اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں
جی ہاں کئی بزرگ اپنے بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے تنہا ہو جاتے ہیں انہیں صرف پیسے سے نہیں انہیں صرف پیسوں سے نہیں بلکہ پیار اور توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ج
اس کا مطلب ہمیں بزرگوں کو بھی وقت دینا چاہیے
کے ساتھ بیٹھنا ان کی باتیں سننا اور ان کی خیریت پوچھنا بہت ضروری ہے تو یہ کر فین بند
بچوں پر بھی تنہائی کا اثر ہوتا ہے
ہاں اگر والدین بچوں کو وقت نہ دے تو بچے بھی تنہائی اور اداسی مایوس کر سکتے ہیں انہیں محبت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ہ
تناؤ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں
ہر وقت فکر مند رہنا جلد غصہ آنا نیند کا متاثر ہونا بھوک کم لگ لنا یا زیادہ لگنا یہ اور کسی کام میں دلچسپی کم ہو جانا تناؤ کی نشائیاں ہو سکتی ہے
اگر کسی کو یہ علامت محسوس ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے
اسے اپنی لائف اسٹائل میں بیلنس لینا چاہیے اچھی نیند صحت مندذا ایکزرسائز اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت مدد کرتا ہے
کیا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بھی فائدہ ہوتا
جی ہاں اچھے دوست انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس سے ان سے بات کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے
کچھ لوگ اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاتے
یہ ٹھیک نہیں دل کی بات کسی بھروسے مند شخص کی شیئر کرنی چاہیے اس سے ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے
تین ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے
دن ہمیں صبر شکر اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے نماز دعا اور قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے
بالکل دعا کرنے سے واںقع سکون ملتا ہے
ہاں اور یہ چکون تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے
کیا ایکسرسائز بھی تناؤ کم کرتی ہے
جی ہاں روزانہ تھوڑی دیر واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا جسم اور ذہن دونوں کو فریش رکھتا ہے تازہ رکھتا ہے
آج کل لوگ فطرت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں
یہ بھی ایک وجہ ہے پارک میں واک کرنا سب سے سبزے اور قدرتی مناظر دیکھنا انسان کو سکون دیتا ہے
کتابیں پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے
بالکل اچھی کتابیں انسان کی سوچ کو پازیٹیو بناتی ہیں اور تنہائی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں
آپ کے خیال میں اس مسئلے کا سب سے بہتر حال کیا ہے
میرے خیال میں ہمیں ٹیکنالوجی اور اصلی رشتوں کا درمیان توازن قائم کرنا چاہیے موبائل ضرور استعمال کرے لیکن گھر والوں اور دوستوں کے لیے بھی وقت نکالے ج
یعنی خوشی صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ رشتوں میں بھی ہے
بالکل محبت اپنا یا دوستی اور اچھے رشتے کی اصل خوشی دیتے ہیں
شکریہ آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی خوشی ہوئی اللہ ہم سب کو تنہائی اور بجا اور بیےجا تناؤ سے بے وجہ تناؤ سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے ویسے ویسے یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدا
جی جی بالکل ورنہ اور کس نے کیا
کیونکہ اگر ایک کمرے میں آج چار بندے بھی ہوتے ہیں ایک س ایک دوسرے سے بات کیے بجائے وہ فون چلات رہے ہوتے ہیں انہیں تو اچھا موقع ہوتا ہے نا بات کرنا چلو ہسی مات رکھی صی کوئی پازیٹو بات ہی کرے یا کوئی خیال ہی آپ آپس میں ظاہر کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے یہ جان بوجھ کر اپنے ساتھ یہ ناانصافی یہ ظلم کیا ابھی بھی وقت ہے ہم سدھر سکے ہیں اگر ہمیں یہ سب باتیں جو ہم نے پڑھی یہ سمجھ آئے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے باتیں کرنے کا
بالکل بالکل چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ